السلام علیکم
السلام علیکم ولیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے اورپ بس دعا شکر اللہ کا آپ آپ کیسے ہو
جی الحمد اللہ اچھی الحمدلہ لک دو آا
کیا کر رہے ہو آج کل موسم کیسا ہے گرمی کیسی ہے
موسم تو اچھا ہے بارش بھی ہو رہی ہے اور ٹھنڈا ہی موسم ہے اور بارش جب رک جاتی ہے تو دھوپ نکل جاتی ہوں اور گرمی جیسے لگنے لگتی ہو مس ٹائپ میں
ہاں اچھی بات ہے اچھی بات ہے موسم اچھا رہنا چاہیے گرمی بہت
جی ہاں بہت گرمی ہے اور گرمی سے بچنا بھی چاہیے کیونکہ گرمی سے بہت زیادہ نقصان بھی ہوتا ہے کہ سرد گرم سے بیمار لوگ بیمار بھی پڑ رہے ہیں سب سے زیادہ بچے بیمار پڑ رہے
بالکل بالکل
جی تو ہمیں اس موسم پہ دیکھ تے ہوئے بچوں کا بہت خیال بھی رکھنا چاہیے
ان کو زیادہ مطلب گھر سے باہر نہیں نکلنا دینا
جی جی اور مطلب نکلنےکے لیے مطلب ان کو سینٹائزر کریں کیونکہ برسات کے موسموں میں انفیکشن وغیرہ ہی بہت ہوتے ہیں تو بچوں کو اپنی بھیجیے تو سینیٹائزر کرے خود سینیٹائزر کرے بچوں کے بیچ سینیٹائزر کرائیں کہ وہ بھی حفاظت سے رہےیں ان کے اوپر بھی مطلب کسی طرح کی کوئی بیماری یا پریشانی نہیں ہے
یہ جو مطلب اتنی سی سوری بلکل گرمی بڑھ رہی ہے آج کل یہ سب ہماری وجہ سے ہو رہی ہے ہم بہت سارے پیڑ کاٹ رہے ہیں ہم سنیے آپ ہم سنیے سنیے ہم اتنے سارے پیڑ کاٹ رہے ہے اور پانی کو بھی گندا کر رہے ہیں مطلب جو کوڑا کچرا ہے وہ بھی پھینکتے ہیں زیادہ پولوشن بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے اسی لیے اسی اسی لیے گرمی اتنی ساری بڑھ رہی ہے تو اس لیے ہمیں بہت ساری دق کتیں ہوتی ہے یہ مسائل یہ ہے کہ ہمیں خود ٹھیک کرنی چاہیے
ہم ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں اس جگہ کو ہمیں صاف بھی رکھنا چاہیے کیوںکہ گندگی جب ہم صاف رکھیں گے تو سامنے والا بھی دیکھ کے صاف ہی رکھے گا صفائی اپنے ہاتھ پر ہی رہتی ہے اگر ہم ہم اس کو فالو کریں گے ہمارے آج پڑوس کے لوگ بھی اس چیز کو فالو کریں گے اس لیے سب صفائی کرے اور خود بھی اپنے گھر کو بھی صفائی رکھے اپنے محلے کو بھی صفائی رکھے جس جگہ رہے تو اس کی بھی صفائی کرے اور وہی دوسروں کو بھی سیکھ د کہیں کہ صفائی کرنا ضروری ہے
بات کہی دیکھیے ہمارے دیش میں بہت ساری گندگی ہے مطلب کوئی اگر فارن کا ہمارے دیش میں مطلب اسے تھوڑی تھوڑی سی جگہ ملتی ہے خوبصورت باقی مطلب اگر وہ دیکھے مطلب شہروں میں دیکھیے مطلب کتنا مطلب پولوشن ہوتا ہے وہ
ہاں بالکل ہاں یہ پردوشن یہ بیماری پھیل کی گندگی ہر جگہ رہتی ہے کوئی ایک صاف کرتا ہے دوسرا کوئی صاف نہیں کرتے تو ایسے پھیلتے ایک جگہ ہم اگر ہم نے کچڑے رکھ دیے تو پھر کئی لوگ اس جگہ پہ کچڑے رکھ دیتے ہیں اسے کچرے کا ڈسٹ بین ہی بنا لیتے ہیں صاف کرتے نہیں اگر اسی جگہ کو ہٹا دو وہیں سے پردوشن پھیلتی بیماری پھیلتی کیڑے مکوڑے آتے ہیں گھر میں گھستے ہیں لوگوں کے
جی بالکل
اور آپ کے ادھر کا موسم کیسے ہے
یہاں تو بہت ساری دھوپ ہے
دھوپ ہے
میں ابھی نماز پڑھ کے آیا تھا تو بہت گرمی ہوئی
اچھا میں بھی ابھی نماز ہی پڑھ کے جسٹ اٹھی ہوں ا امی ابو کو کھانا دی ہوں بھائی کو کھانا دی ہوں اور نماز پڑھنے کے بعد تلاوت کی تلاوت کرنے کے بعد پھر سب فیملی والے بیٹھ کے دسترخان میں ایک ساتھ کھانا کھائے ہم لوگ
اچھی بات ہے ہمیشہ ایک ساتھ ہی کھانا چاہے دس
جی جی ہاں دسترخوان میں کھانا کھانا بھی برکت ہوتی تا ہے کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت پسند ہے ان کے سنت پہ سنت پہ عمل کرنا ہی ہمارے لیے مقصد ہے اگر ہم عمل کریں گے تو ہمارے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے پریوار میں جو رہے گا وہ بھی ہم سے وہی چیز سیکھ گا کیونکہ میرے والد والدین نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ اگر ہم جو میرے ماں باپ نے مجھے سکھایا تو ہم اسی چیز کو فالو کریں گے میرے میرے امی ابو نے مجھے ہمیشہ شروع سے یہی اچھی چیزیں سکھائی ہیں اور وہی میں فالو بھی
جی بالکل بالکل ہمارے یہاں بھی جب ہم سکول گئے تھے تو سب سے پہلے ہمیں یہی سکھا ہے کہ ادب صفائی اور مطلب کہ اس طرح اپنے والدین سے پیش آنا چاہیے تو اس کی بدولت سے ہم آج اتنے اچھے انسان بن چکے ہیں مطلب بڑوں کو سلام کرتے ہے نماز ہر ٹائم پڑھتے ہے مطلب زیادہ پلیوشن دیکھتے ہیں تو مطلب کوئی کچرا وچرا دیکھتے ہیں تو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکتے ہیں اور ہمیں اور ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کو کم از کم زندگی میں ایک ایک پیڑ لگانا چاہیے
ہاں بالکل بالکل اپنے گھروں میں بھی پیڑوں لگانا چاہیے اپنے جی بالکل بولے ہیں آپ کی بات سہمت ہے اپنے گوں گھروں کو بھی پیڑوں میں لگانا چاہیے اس کو پانی دینا چاہیے اس کی کیئر بھی کرنا چاہیے کیونکہ پیڑوں میں لگنے سے گھر بھی خوبصورت ہوتا ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں اور مطلب جو
اور جب ایک پیڑ لگتے تو ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ کے بھی اس لگانے کی وہ رہتی پھر ایسے میں کئی پیڑ ہو جاتے ہیں پھر وہ گارڈن جیسے بن جاتا ہے سندر بھی دکھتا ہے بہت
بالکل بالکل دیکھیے مطلب اب اتنی ساری گرمی ہے انسان باہر نکلتا ہے کچھ چک کرانے لگتے ہیں تو یہ ہمیں یہ قدم ہمیں اٹھانا چاہیے
جی بالکل گرمی گرمی تو بہت ہے ہر جگہ ہی گرمی کیونکہ ب یہ موسم ہی ایسا ہے پانی برس پھر دھوپ نکال دیتا ہے تو بہت جو جو دھوپ جو پانی رہتا ہے تو وہ دھوپ نکلنے کے بعد وہ امس آ جاتی پورے جی جی جی اور بتائیے آپ
اور بس یہی کہوں گا کہ مطلب بس میں نے کھانا کھایا بس
اچھا کھانا کھاے میں ابھی ابھی دسٹ
اور ابھی میں نے نہا لیا تھا مطلب ایسے مطلب کھانا کھانے کے بعد میں نے نہا لیا تھا پھر باہر نکلا نماز کے لیے وہاں سے آئے تو پھر اتنی ساری گرمی لگ گئی کہ مجھے پتا ہی نہیں چلا میں نے نہایا تھا کہ نہیں
اچھا وہ گرمی ہی ایسا ہے نا کہ گرمیوں مھے لگتا ہے کہ مطلب نہاؤ تو اچھا لگتا ہے پھر پھر گرمی سے اگر آ جاؤ بیٹھ جاؤ گرمی لگ رہی تو پھر ویسے ہی لگتا ہے جیسے میں نے نہایا ہی نہیں ہے کیونکہ یہ موسم ایسا چل رہا ہے اماس والا کہ اگر جذرا سے بھی لائٹ چلی گئی تو مطلب الجھن مچنے لگتی ہے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے کہ تب بہت زیادہ گ گرمی لگ رہی ہے
جی بالکل بالکل آپ مطلب دیکھو مطلب آج کے آج کل مطلب کتنی ساری گرمی ہے جو کالج کی اسٹوڈینٹ ہے وہ جاتے ہیں مطلب ہمیں پتہ ہے خود کالج جاتا ہوں کتنی ساری گرمیاں ہوتی ہے مطلب انسان جب کالج سے واپس آتا ہے تو مطلب ہوش ہی نہیں رہتا شام تک مطلب وہ پھر پڑھائی رہتا ہے ایسے ہی
صحیح بولے ایسے گرمیوں میں ایس گرمیوں میں باہر جانے کا من کرتا ہے جیسے ٹھنڈی جگہ ہو گئی جیسے کاشمیر ہو گیا شملہ ہو گئی ہاں پہاڑیوں جگہ میں جائے ہاں سفر میں سفر میں کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے جی جی کشمیر جانے کا من کرتا ہے منالی جانے کا من کرتا ہے اور ابھی تو میں نے فی الحال ابھی اس میں ابھی میں نے یہ مطلب مجھے ایک سال ہو گیا میں گرمیوں میں گئی تھی شملہ گئی تھی بہت اچھا وہاں کا وہ تھا ویدر بہت ہی اچھا لگ رہا تھا وہاں فری میں گھمی ہاں نہیں نہیں شملہ بہت اچھی جگہ ہے بہت پیارا وہاں پلیس ہے اور اچھا لگتا ہے مطلب دیکھو تو لگتا ہے کہ بس گرمیوں میں جیسے گرمی ہے اور ہاتھ میں اگر موبائل ہے اور یہی سب چیز شملہ دکھانے لگا منالی دکھانے لگا کشمیر دکھانے لگا تو پہ لگتا ہے کہ بس یہیں چلے جاؤں گھومنے اور اچھا لگے گا یہیں
جی بالکل بالکل جب اور ہاں ایک بار جب مطلب یہ درخت ہوتے ہیں بڑے بڑے درخت اگر ان کے بیچ میں مطلب تھوڑا سا گھر ہوتا ہے نا مطلب تو پھر گھر میں زیادہ مطلب گرمی محسوس نہیں ہوتی ہے ٹھنڈا محسوس ہوتا ہے ان مطلب پیڑوں کی وجہ سے
پیڑوں کی بجے کیونک وہ پڑ
پیڑ مطلب اس اس وقت مطلب اگر ہمیں مطلب تھوڑا بہت مطلب فرق ہے آج پولوشن سےا ان پیڑوں کی وجہ سے ہے کیونکہ یہ سارا کاربن ڈائی آکسائڈ اپنے اندر لیتے ہیں
جی بالکل بالکل شہروں میں دیکھو تو پیڑ کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے اور گاؤں میں دیکھو یہ ہاں کیونکہ وہ شہر بنانے کے چکر میں پیڑ کی کٹنگ کر دیتے ہیں اور وہ جہاں پ مطلب آو مطلب جہاں وہ آیو ہوا نکلتی ہے پیڑوں سے تو اس کی تو پوری وہی ختم ہی کر ہی دے رہے ہیں
بالکل آج کل اتنی ساری سنیے سنیے میری بات سنیے سنیے آج کل اتنی ساری گرمی ہے کہ انسان فون چلاتا ہے تو فون بھی اتنا سارا گرم ہوتا ہے کہ اور مطلب لگتا ہے کہ یہ پھٹ نہ جائے
ٹنڈ نہ جاہے یہ بات صحی بولے اگر دھوپ میں ہم گئے ہیں میرا اٹا آن ہے ہاں صحیح بول رہے ہیں آپ یہ ڈاٹا آن کر کے اھر کھو تو دھوپ میں جاؤ تو وہ بہت زیادہ ہیٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے اور ایسے کیسے سوئے بہت سے کہ نیٹ میں آن رہتا ہے تو ہاں وہ آگ لگ جاتی اس میں تو ہمیں ا کہیں اگر ہم جاتے بھی ہیں تو اپنا ٹاٹا وغیرہ آف کریں کتنی گرمی میں موبائل
ہاں اور مطلب یہ بات یہ بات ذہن میں رکھ چاہیے کہ مطلب مطلب دھوپ میں فون نہ ہی چلائے تو اچھا ہوتا
نہ ہی استعمال کرے زیادہ بیٹر ہے کیونکہ تاپمان اتنا زیادہ رہتا ہے کہ وہ بہت
اور اگر اور اگر فون زیادہ گرم ہو تو مطلب جب انسان فون چارجنگ میں لگات فون گرم ہوتا ہے تو اس وقت نہ چلا ہے کیونکہ اس میں جان بھی جا سکتی ہے
جی جی جی ایسے میں بہت مطلب
تو یہ ایک الیکٹرک ڈیوائس ہے
جی جی جی بالکل بالکل آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں آپ نے جو بات کی بہت اچ ا سی بات کی ہے اور ہم مطلب ہم بھی اس چیز کا خیال رکھیں لوگوں کو بھی
اور بچوں کو سکھائے مطلب زیادہ سے زیادہ ہمیں تو پتا ہی ہے ہم تو اب مطلب میچور بن گئی ہمیں پتہ ہے کیا سزن لنا ہے زیادہ سے زیادہ ہمیں چوٹے بائیوں بچوں کو سیکھ سکھانا ہے مطلب ان کو ادب سکھانا ہے مطلب ایسا نہیں کہ وہ بگڑتے جائیں گے
جی جی جی
ہے کہ نہیں اور رہی بات یہ مطلب ہم نے جو مطلب آپنے باتیں کی اس سے بہت سیکھ ملی مطلب تھوڑا سا مب مطلب انسان کو کچھ آتا ہی ہے مطلب کوئی دوسرے سے بات کرتے آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا
مجھے بھی آپ سے بات کرتا بہت اچھا لگا اوریں آپ کی بات بہت ہی بہت ساری باتیں ہوں گی ان شاء اللہ میں آپ کی بات آئ گے ت پہنچائیں گی ٹھیک ہے چلیے اللہ حافظ
السلام علیکم
وعلیکم السلام